ہیلو ہاں آپ اداب آواز آ رہا ہے کاچی کے تو
ہیں
سانڈ آ رائسے
ہاں ابھی ہو
ہاں
ہوا چل رہا ہے
ہاں اچھا سنا سنا آوازا رہا ہے ہرا بڑا ہو آنے لگا اچھا چھوڑو چھوڑیے نا کیا خیریت ہے گھر میں سب کا کیا خیریت ہے
ملا جلا کے ٹھیک ہے
اتنا لیٹ سے بولتے ہیں
لیٹ سے کہاں بول
بولتے ہیں بہت آواز آ رہا ہے تھوڑا سائڈ ہو جائیے نا اور آنے لگا کہاں ہاں جیسا آواز آ رہا ہے
ادھر کام کروا رہے ہیں
اچھا کام وم لگل ہے کا
ہوں
ا تو مشین چل رہا ہے نا
موٹر چل رہا ہے
آچھا موٹر چل رہا ہے
ہوں ہوں
ہ کیا کام میں گھر اور بن رہا ہے کا ابھی برستوا میں
ہاں
ہاں برسات ہو تو اور اچھا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے نا پانی پڑتے رہتا ہے
ہا اوپر واشنگ مشین جڑوانا تھا جڑا رہ
اچھا سیڑ ہے
ہوں چھاتر پتہ ہی رہتا ہے چڑیال رمن
ہاں ہاں اوپر نا ہاں برسات گیا اوپر سے جب اوپر کا پانی آ گا تو سب نیچے آ جائے گا نا
ہوں
روم میں سے ہے سیڑھی نا
ہوں ہ ہالےجاسے چھوٹا برندہ
اچھا کی گو لیبر مستری لگل ہے
دو گو مستری ہے چاربگو لیبر
اچھا ٹھیک ہے کتنا چل رہا ہے ان لوگ کی ابھی مزدوری ادھر
پانچ
پانچ کس کا مستری لیبر
فلیور کیا
ہاں ادھر بھی پانچ سو ہے لیبر کے آؤ مستری کے انہ سات آٹھ یہی چل رہا ہے
یہ بھاؤ وہی ہو
ہم تو سب میٹنگ کرتا ہے کہ کا
اتنا میں نہیں آرہا ہے سے توہ
ہ
اور اتنا دلوں پر نہیں آ رہا ہے مستری لوگ
ہاں تو گھوم رہا ہے آج کل کوئی کام کرنا چاہتا ہے
سب کے گھر ہی پورجا رہا تھا
ہاں سرکار دے رہی ہے تو نا چاول دے دے رہی ہے پیسہ دے دے رہا ہے نیا یوجنا
ہوں
نون تیللا تو ہو ہی جا رہا ہے تو کہاں نہ کمائے گا بچہ لوگ کے پڑانے کے لیے اسٹائپن یہ سب آ جاتا ہے اور وہ اسلم بھائی جان کے کیا حال ہے
اس کا تھوڑا طبیعت نرم ہے
کیا ہوا ہے
ہاں کچھ پرابلم پیٹ سے
پیٹ میں کیا کوئی روگ ہو گیا ہے کیا اسٹون اپینڈس کچھ ہے کیا
رسٹون ہو گیا ہے
اچھا اسٹون ہو گیا تو دوائی وائی چل رہا ہے دیکھوا ہاں
دیکھ رہ دوائی سے ٹھیک ہوگا تو ٹھیک ہوگا نہیں تو آپریشن کرنے کے لیے
ہمم کہاں دکھوائے
راحت نے جام دیا
اچھا ہاں وہ اچھی ڈاکٹر ہیں راحت میں جان انور نہ جام اور راحت نہ جام دونوں ہسبینڈ وائف ہیں دونوں دیکھتے ہیں میرا بھی تو بچپن وہی ہوا تھا تھا راحت ناظام میں دونوں تھے سر میڈم رحت ناظام انور نظام
ہمم
اچھے ہیں بڑھیا علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا ویوستھا بھی ٹھیک ٹھاک ہے سب کیا
ویوستھا نہیں رہے گا تو کون پیشنٹ جائے گا وہاں
ہمم ویوستھا اچھا ہے ایک دم ہر چیز ہے فی بھی کم ہے تین سو ڈاکٹر کے پاس پاں یہی سے تو جگہ ہے نہیں ٹائم ملتا ہے جی سر میڈم بیٹھتے ہیں تو باپرے بہت لیٹ ہوتا ہے ادھر تو پانچ سو لیتا ہے وہاں تین سو میں ہو جاتا ہے فی بہت اچھا ہے مطلب مطلب اتنا نہیں لوٹتے ہیں نہیں تو ڈاکٹر لوگ فری میں تو لوٹبے کریں گے دوائیوں میں دوائیا اوپرے دیتے ہیں دوائی میں ہاں تو دویا اوپرے دیتے ہیں ہاں تو دوائیا میں نہیں کم کرتے ہے آپ کا پانچ سو دوا تو پانچ سو تو دینا ہے دو روپیہ بھی نہیں چھڑتے ہیں
نہیں چھوڑے کر تو مجبوری ہے تو لینا ہی ہے
لینا ہی نا اب دوائی ہے تو اب شریر کو ٹھیک کرنا ہے تو
اسی لیے ٹائم سے کھانا کھائیے ٹھیک ہے دویائی کے بدلا کھانا آرام سے کھائیے ٹائم سے بھرپور کھائیے دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گا
ہاں وہ تو ہے ہی کھاتے پیتے کا کیا جائے گھر میں بھی تو بہت سارا کام ہوتا ہے کرتے ورتے بچون کے اسکول جانا رہتا ہے ہم لوگ کا ایسے تو ان لوگوں ملوں جاتا ہے اگو کے اسکولے میں کھچڑی
کالے تم کما رہا ہیں کہ کھچڑی والا اسکول میں پڑا رہا
کہاں اتنا کما رہے ہیں اب وہاں کورو میں تو پڑھائی کرانا ہے بچا لوگ کے نہ ہی اب پڑھائی اچھا ہوتا ہے سرکاری اسکول میں بھی ویسا کچھ نہیں ہے اب ٹیچر لوگ پہلے کے جیسا نہیں رہا اب سب بڑیا سے پڑھائی لکھائی دھیان دیتا ہے سب ماسٹر لوگ بڑھیا پڑاتے ہیں ٹیوشن کرتا ہے
ہمم
ہمم ہمم دقت نہیں ہے توب کب سے ایسے ہوا ہے بھائی جان کے طبیعت میں ویسے مساج کب سے ہے ا
تین چار مہینہ ہو گیا
اتنا دن سے ہے
ہوں
تو اتنا دن سے دوائی چلے رہا ہے نہیں سن رہا نا
نہیں دوائی نہیں چل رہا تھا دوائی ابھی سے چل رہا ہے ایک مہینے سے
اچھا تبھی مطلب کنٹرول ہے
ملا جھولا کچھ کام ہے
مطلب ربڑی کاسٹ میں ہے کہاں ہو تو فون نہیں کرتے ہیں بھائی جان اتا وہ پہلے کرتے تھے تو ہم سوچے کہ اب بار بار کیا کرے وہ بھی تیاری ویاری کرتے ہیں اپنا کام وم کرتے ہیں پڑھائی لکھائی کاموں کرتے ہیں تب اسی لیے نہیں کرتے ہے کہ ڈسٹرب کا کرنا ہے زیادہ ٹائم ان کا تو ابھی نکاح نہیں ن ہوا ہے بھیا کے بجان کو چھوٹکا کو ج
نہیں
تو اپن ہی دیکھ رہے ہیں
سرچ ابھیان چالو ہے
اچھا
دو ہزار چھبیس سے
چھبیس سے ہاں تو ٹھیک ہے نا کہیں پت چل جائے گا تو کیا دقت ہے کر دیجے گاں اور کیا تھوڑا سا ان کا ہائٹ وا کم ہے ہائٹ رہتا تب تو ہم ہی ادھر بات چلا دیتے
تو یہ ایسے ہی نہیں رہے گا اب بڑھانا تو
ہوں اب کہنے سے تھوڑی ہوگا ا سب تھوڑی ہے کہ نہیں ہوگا ہوئی و کرے گا ویسا تھوڑی ہے ہوئی بھی نہ کرے گا سب کو اللہ دیے ہیں تو جوڑی ہی بنا کے بھیجے ہوں گے
ایسا نہیں ن کہ ایکسپشنل پرانی ہے کہ یہ بھر ہٹ کم ہے
نہیں ہی ان سے بھی ہے کم ہائٹ والا اور وہ پڑھ لکھ رہے ہیں کیاچی میں تو نکالے تھے ابھی گھر ہی ہے
ہوں طبیعت خراب ہے تو گھر ہی ہوں
ہ مطلب بدیش میں ہے کہ گھومتے پھرتے ہیں
نہیں بیڈ رسٹ نہیں ہے
ہ اور بھاابھی جان کیسی ہیں
سب ٹھیک
ہوں نہیں بتا رہے تھے نا کہ طبیعت خراب ہے ان کا اسی لیے پوچھے سوچے کال کرتے ہیں وہ ہیلو
ٹھیک ہے طبیعت خراب نہیں ہے
توسے چوپ کہاں لگا دے رہے ہیں نہیں بات کرے کا من ہے کا ہیلو ہیلو آواز نہیں جا رہا ہے کیا
ہاں
تو ای سے نہیں بول رہے ہیں اب ہم چپ ہو جا رہے ہیں
ارے بہت گرمی کیا ہے ادھر
ہاں تو ابھی تو ایسا موسم ہے ہے تو
دھوپ نکلل ہے پھر ہم گرمی کیا
ہاں تو گرمی رہے گا ہی ابھی نا برسات کے موسم ہے تو جون جولائی اگست تک تین مہین لگ بھگ چار مہیننا لگ رہتا ہے اکتوبر تک بھی رہتا ہے اکٹوبر میں تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے
اس بار بارہ مہینہ رہے گا
ہاں سن رہے ہیں کہ بارش کا تو بہت کم ہے نا
ہوں
کیسے روپائے گا دھان ان باپرے دقت ہو جائے گا
نہیں تو پائے گا کہ نہیں رہ پائے گا پانی جگر ووستھا ہےس روپے گا نہیں ووستھا نہیں روپے گا
ہاں ہوگا ادھر ہم لوگ کے نہیں ہوگا ہوگا تو بتائیے گا ڈھائی ونگ ہے
ہاں
ادھر ہوگا تو بتائیے گا ا ادھر نہیں ہوا ہم لوگ کی طرف پانی نہیں ہے ابھی ہوگا ادھر فائدہ ودا تو بتائیے گا خریدیں گے